ہلو السلام علیکم بھائی جان جی بھائی جان اور بھائی جان کیا ہو رہا ہے
اور س کرسن ہے بھائی جان آپ بتائیے آپ کیا چل رہا ہے
بھین آج ہم بات کریں گے آپ پرمرت آج صحت اور کرشمہ ہم دیکھیں گے بھائی جان تو آج کے اس سامین میں ہم اپنے ہمارے پچھلے بات چیت کو اسنیتام کے اپر کو جس قدر آپ کی قبولیت اور محبت میسر ہوئی اس کے لیے ہم تہ دل سے منمون ہے اس لیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک ایسے موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس کے بغیر کائنات کے کسی بھی وجود کا تثر نہیں ہے اور ہماری اس مح فلم میں تشریف رکھنے والے تمام قدران سامعین کو سلام اور آداب آج آج کی اس ناستک ذرا تفصیلی ہونے والی ہے کیوںکہ آج ہم اس انمول اور مقدت نعمت پر میں بھی گفتگو ہیں جسے قرآن پاک نے بھی تمام زندگی کا چشمہ ہٹایا ہے آب حیات پانی پینے کی اہمیت اس کے پیچیدہ اور سنہرے اصول ہیں بھائی جان ج
پ درست فرمایا سالم بھائی ایک دور تھا جب گھر کے تالان میں لگا ب بڑا سا سندوک نما ٹیلی ویژن پورے کنبے کو ایک دھاگے میں پروک رکھتا تھا مگر آج جی کسان کی م مٹی میں بند اس سمارٹ فون میں پورے کنبے کو ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسو دور کر دیا ہے
جی جی بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا اور آج اس تمام کے دونوں رخوں پر ہم بات کریں گے ا کی تماشا ہی مزاج کے دونوں روگوں پر بات کریں گے کہ کیسے ان دونوں اسکرینوں نے جنگ ہمارے نفسیت اور سماجی تانے وے کو طور پر بدل کر رکھ دیا ہے جیسے کہ دور رفتہ اور امین ٹیلی ویژن
ہاں بھائی جان آج ہم اسی تماشا ا مجاج کے دونوں روپوں پر ہاں بھائی جان ٹیلی ویژن محض کا ایک ڈبہ نہیں تھا مطلب کی وہاں اس تیراک ایک کاائیک ن ریہ تھا پورے محلے یا گھر کا ایک ساتھ بیٹھ کر رامان مہبارت یا کرکٹ میچ دیکھنا وہ ایک ساماجی رکت پیدا رکت پیدا کرتا تھا بھائی جان
صی فرمایا بھائی جان بالکل ٹی وی کے دور میں اعتدال تھا دوردرشن یا کیول کا ایک م مقرر وقت ہوتا تھا رات کو ایک یا دو بجے جب پراسر ختم ہو جاتا تھا تو انسان بتی بج بجا کر سو جاتا تھا اور اتخاب کی آزادی کم کم کم تھی مگر ہن یہ کلب زیاد تھا
ہاں
جی بھائی جان آپ نے صحی فرمایا کہ اور آج اس چھوٹے سے موبائل نے تو انسان کو انا پرست بنا دیا ہے ہر شخص اپنی انگلی کے ایک اسکرول سے اپنی من پسند دنیا میں کھویا ہوا ہے
جی بھائی جان جی آپ نے بالکل درست فرمایا موبائل دراصل امت خواہ اور سمندر ہے جہاں ٹی وی ایک ساموہک تجربہ تھا موبائل ایک امفاداتی نسل ا بن چکا ہے ایلگوردم کے اس جال نے انسان کی توجہ کو اس قدر مفلوظ کر دیا ہے کہ اب ہم کچھ سیکنڈ کی ریلس یا شارٹس کے آگے چند منٹ بھی نہیں ٹک پاتے
ہاں جی بھائی جان اس چھوٹے پرد یع موبائل نے ہماری صحت اور رشتوں پر کیا جبر لگائی ہے
جی بھائی جان ا اس میں کیا ہے کہ بھائی جان تنائی کا عجاب ٹی وی ہمیں جوڑتا تھا موبائل نے ہمارے گھر کی میں اجنبی بنا دیا ہے ہر کوئی اپنی اسکرین اسصیر ہے خلل ایک خواب موبائل سے نکلنے والی نیلی روشنی ہمارے دماغ کو سونے نہیں دیتی ٹی وی دور لگا ہوتا تھا موبائل ہماری آنکھوں میں محض کچھ انچ دوری پر سلگتا ہے ادب ا برداشت موبائل کی تیز رفتار نے ہماری نسل سے صبر چھین لیا ہے ہر چیز فورن چاہیے ایک کلک پر
درخت فرمایا بھائی جان اپ نے صورت حال یقینا سنجیدہ ہے بھائی مگر اس ڈش کنیکٹڈ ہوتی ہوئی دنیا کو دعا ہے جوڑنے کا تدارک کیا ہے کیا ہمیں ان چیزوں کو پوری طرح چھوڑ دینا چاہیے
نہیں لیکن ترقی سے منہ موڑنا عقل مندی نہیں ہے مگر ہمیں اپنی حیات میں اتدال اور حجاب لگا لگانا ہوگا ڈیجیٹل روزہ ہفتے میں کم سے کم کم ایک دن یا دن کا ایک کچھ گھنٹہ ایسا ہو جب موبائل مکمل طور پر خاموش ہو ساموہک منورنجن ہونا چاہیے جیسی کوشش کریں کہ جب گھر کے لوگ ساتھ ہوں تو موبائل کی جگہ لونگ روم میں ٹی وی پر کوئی اچھی فلم یا ڈاکومنٹری کے ساتھ دیکھیں بیٹھ کر دیکھیں تاکہ بات چیت کا سلسلہ جندا رہے سعور کا استعمال ہونا چاہیے اسکرین کو اپنی ضرورت بنائیے اپنی لت نہیں
جی بھائی جان تو علی جہاں شائمن آج کے گوتلو کا نچوڑ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن ایک کھڑکی تھا جس سے ہمیں دنیا کو دیکھتے تھے مگر موبائل ایک آئینہ بن چکا ہے جس سے ہم صرف خود کو اور اپنی پسند کو دیکھنا چاہتے ہیں کھڑکی سے تو تازہ ہوا آتی ہے مگر بند آئینہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے بھائی
اب جی بھائی جان م مشاء اللہ بالکل جیسا کہ کسی مففر نے کیا خوب کہا ہے بھائی جان کی بےشک موبائل نے دور بیٹھے شخص کو نزدیک لا دیا ہے بے شک موبائل نے دور بیٹھے شخص کو نجریکلا دیا ہے مگر افسوس کہ اسی موبائل نے پاس بیھا پاس بیٹھے اپنوں کو کو سو دور کر دیا ہے بھائی جان
ہاں جناب درست فرمایا اپ نے بہت بہت ممون اور ہوں بھائی جان آپ سے اس بےحد سجیدہ سمکالین اور آنکھیں کھول دینے والی گپتگ و کے لیے اور ہمارے تمام سامعین کا بھی کہہے دل سے شکریہ بھائی جان
جی بھائی جان اور میں آپ سے بھائی جان بھائی جان میں آپ سے پوچھنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا موبائل کو بالکل تیاگ دینا چاہیے
ہاں بھائی جان میں تو اس مت سے دو ترک رکھ سکتا ہوں کہ ایک اور تو ہمیں بھائی جان اس کی صیح اپیوگتا کو دیکھنا چاہیے اور دو دوسری طرف ہمیں اس کے اس سے ہو رہی پانی کے دشپرباؤ پر بھی پربھاؤ ڈالنا چاہیے بھائی جان
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں ضرورت تو یہ ہے کہ ایسے ہم ہمیں مطلب آن لائن کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں تو بچوں کو وہ دلانی چاہیے لیکن دوس دوسرا ترک جو آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہمیں مطلب اگر بچے ایسے پڑھتے نہیں ہیں کچھ سوشل میڈیا میں آج دیر رات لگے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک ترک ہو سکتا ہے بھائی بان
جی بھائی جان
لیکن ٹی وی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا بھائی جان ٹی وی ایک نشچت سمے پر کچھ مطلب وہ آتا تھا ایسے پروگرام سیریل وغیرہ اور اس اس اس کو دیکھ کر کے سارا سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے تھے اور اسے ختم ہو جانے پر وہ بتی بجا کر بالکل سو جاتے تھے بھائی جان
ہاں جی جناب آپ نے صحیح کہا میں آپ کے قتن سے واقف ہوں میں تو یہی بات فرمانا چاہوں گا جناب کی موبائل فون کی صی اپیوگتا ہی اس کی ہو ہ
جی بھائی جان جی تو بھائی جان آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا تو پھر ملتے
جی جناب جی بھائی جان خدا حافظ خدا آپس بائی جان خدا آپس سرب ج بھائی ایک دم ب بھائی توی ب اور دو تو گ ب